وہ ہاں جی کیسی ہیں آپ
چلیے آپ بتائیے آپ کیسی ہیں
میں بھی بڑھیا گھر سب کیال
اچھا بتائیے آپ کیا سبھ رہیا ہاں جی جی کھانا کھا لیا ہم نے ابھی کھایا آپ نے آپ نے کھ لی
ہم بس ابھی چھولا چاول ہی کھا رہتے ابھی بس ہم روٹی بنائیں گے آلو اور روٹی بنائیں گے
بنائییا بیتی رکھو
جائیس گ تھوڑا اس لیے ہم میرا فاسٹ فوڈ کھا لیا تھا ہم نے اس لیے
ام گھر
فاسٹ فڈ نقصان دیتا ہے لیکن کیا کرے ب چیت کرے تو فاسٹ فڈ کھانا ہے
کیا آپ سے خال فال کر کے
نہیں گئے تھے جلدی آ گئے وہاں سے دو آم لے کے آ گئے تھے ہم
اچھا آپ لوکل ہوں گے آپ کی وون فنی کا
ہاں ہاں وہ ہمارا بھائی جان آم ل آئے تھے تو ہم وہاں سے دو آم لے آئے تھے ایک اپنے لے اپنے شوہر کے لیے جی جی اور بچے کیسے ہیں آپ کے
جی آپ کی آواز ن تھوڑی کلیئر نہیں آ رہی ہے
آواز بھی ہے کلیئر
ہاں اپ کلیئر آ رہی ب ب بچے کیا تھے آپ کے
بچے اچھے ہیں ہماری شہزادی ہے وہ دیک رہی تھی مٹو دیک رہی تھی ب فون
مٹو کیا ہوتا ہے بچوں کو فون کم دکھایا کریے بچے بچوں کو زیادہ فون مت دکھایا کریے بچوں کی آئی سٹ خراب ہو جاتی ہے آپ سمجھ نہیں نہیں ہیں
دا ہم میں دیتی ہے
آپ کو پت ہے ہم بچوں کو کتنا کم فون دکھانا چاہیے بچوں کی اسکرین ٹائم بالکل زیرو رکھنا چاہیے لیکن کیا کریں ہم بچے سمجھتے بھی نہیں ہیں جی آپ کی آواز ایسسی زیادہ کلیئر نہیں آ رہی ہے
بیٹی فون کم دیتی ہماری بیٹی فون نہیں چلاتی زیادہ آب کو کلیئ آ رہی ہے
کلیئر آ رہی ہے چلو میں آپ کو نا اپنے بچوں کی ب بتا دیتی ہوں ابھی نا ہمارے یہاں ہماری خال آئی تھی تو ہماری خال آئی آپ کی بس تھوڑی کلیئر نہیں آیا تھوڑا
ہاں جی ہاں جی بتائیے بتائیے
حال آئی تھی تو ہم اپنی کھالا کولی ناشتہ واسہ لائے تھے پت ہی ہے اب ناشہ لانا پڑتا ہے تو ہم اپنے خالہ کے بھی ناشتے اہ لائے تھے اب ہم اپنے خانہ کے لیے ناشتہ لائےیا ہماری خالان نے ناشہ واسہ کیا اور پھر ہماری خانہ ن ذرا چلی گئی مطلب گھر جا رہی تھی وہ گھر چلیے گئی ہم کو بار باہ بولنے چلے گئے تو ہم ان کو بار بائے بولنے کیا گاتے ہماری خال خالہ جو تھی بچوں کو پیسے دے گئی تو دو سو روپئے دے کے چلی گئیں دوستو چھوٹی کو دوستو تو بڑے بچے کو تو وہ دے کے چلی گئے تو ہم نے کہا چلو ہم پہلے بائی کرائے پیسے بع میں چھین لیں گے
ج جی
تو ہم باہر بائے کرنے گئے اتنے بچے ہمارے چپ چان نکل کے جا کے فاسٹ فوڈ لے آئے چار سو روپے کا بتائے
ا خھر آپ نے کھایا
اب اب ہمارے سام کھانا ہمارا ملل سے آ گیا ہم نے کہا آپ کیوں لے کے ایسے کہ رہے ہم آپ بھی کھا لو پھر ہم نے کہ چلو من تو ل چاہ تھوڑا سا کھائی لیتے ہیں اب وہ تو چلو تھوڑی دور کی بات ٹھیک ہے دو ا تو لینے گیا تھا آپ دوسرے بندے نے کیا کام کرا وہ سنو ایک لے کے آیا ایک نے پیچھے سے پلیٹ میں موموز وہ کیا بولتے سموسے رکھے ہوئے تھے اب ہم نے منگائے تھے چار سموسے تو دو کھا کے چلی گئی دو ہم نے نہیں کھائے دو ہمیں گھر رکھ دھیے اب ہم وہ جائیں گے تب کھائیں گا پہ سگ سامنے کانا تو ہم جگہب ہو جائیں گے تب کا لیں گے تو ہم اتنے بات بائ بولنے گیا ایک سامان لینے چلا گیا
جی جی اچھا اچھا یہ بچوں نے آپ کہ میںنے
بتائیے اب ہم اندر آ کے کیا آپ بتائییں کیا کہیں ہم
بالکل بالکل سی ہے
وہ چٹنیاں پی رہے تھے بیٹھ کے
صحیح ہے نا پے سموسے نہیں ملے وہ چٹنی پی رہے تھے
وہ چٹنی پی مکس کر کے
اچھی بات
اور وہ سموسے کھا رہے تھے اور ایک ہاں اور ایک موموز لے کے آ رہا تھا سو کے موموز سو کے چاؤومین اور پیزے دو
ج جی
اب ہم سے کہ رہ ہیں امی آپ بھی کھا لو اب بتاؤ وہ سب کچھ رکھ کے کہ رہ ہیں آپ بھی کھا لو اب میرا من بھی للچ آ گیا پھر میں نے بھی کھا لیا اشو والا ماری چٹنی پی رہے ہے وہ نے چٹنی مم چٹنی پی لی پ
ہاں وہ چٹنی پیتے ہیں اور چٹنی پی لی پھر موموز کی اور پھر آپ کو پتا چلی فلیکس ہے وہ چلی فلس کھا وہ سان نہیں کاتے وہسےوپ کا سان آتا نا سوس آتی ہے سواس سوس ہوگی بھی نہیں وہ پیتے ہیں
اچھا اچھا پھر تو اچھی بات ہے
ب اچھی لگتی ہے ونیگر تو وہ ونیگر ہی پیتے ہیں
اچھا اچھا اور بتائیے آپ کو آن لائن شاپنگ پسند ہے آف لائن
نہیں نہیں جی ہم تو بس گھر بھی ہم آن لائن شاپنگ کرتے چٹنی پیتے پیتے نا
اچھ اچھا
جی آپ بتائیں آپ نے ک شاپنگ کریے آن لائن یا آف لائن
ہم دونوں ہی پریفر کر لیتے ہیں ہم سے کے حساب سے اگر ہمیں کپڑا جلدی چاہیے تو ہم آف لائن کرتے ہیں نہیں تو ہم آن لائن کرتے ہیں
چلے ہم آپ کو بعد می بتاتے ہیں بھی ابھی پیھ اچھے کیا ہوا ہم نے نا سوچا کہ چلو بچوں کو نا کچھ فاسٹ فوڈ نا گھر پ بنا کے دے دیتے ہیں وہ رات روٹی بچی ہوئی تھی اب بچے ہمارے اتنے تیز ہیں کہ روٹیاں نا گن کے سوتے ہیں سوتے ت نہا تو روٹی گننے ت کتی بچی بھی ہے
اچھا اچھا
ہاں جی تو ہماری چار پانچ روٹیاں بچی ہوئی تیں تو ہم نے سوچا کہ صبح ان کو الو بنا کے کھلا دیں گے ان کو ہی ہم تازی روٹی کھا لیں گے نا باسی کھلا دیں گے ہم نے ہم نے اس کے نوڈل سوچا صر نوڈلس بنائے اس کے ہم نے کہ انوں س بازار سے لایا لو توخالو اب بچے کہتے ہیں سامنے سے رات کی روٹی کہا گئی امی ہم نے کہا ہم نے کتوں کو ڈال دی کہہ دیی کتے کا ہے می نے کہ کتے کھا کے چلے گئے کہہ دے نہیں نوڈلس کس کے ہیں ہم نے میں دیکھے کہہ رہے نہیں یہ ہم کدتے ہیں نا تو ہم آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو بتاؤ وہ پہچانانی روٹی روٹی کے نوڈلس ہیں
نکل جی نکل جی
اتنے تیز بچے ہیں ہمارے بہت کوئی پیسے دے کے جاتا ہے نا لے کے بھاگ جاتے ہیں باہر ہم تو ہم سے تو امی چھین لیتی تھی ہماری ہم چھیری نہیں پاتے ہیں ان سے پہلی باگ سےات ہم بائ کہ رہے تو بچے والی بھاگ جاتے ہیں
جی جی
آگ کے بچے بسے دیتی ہے آپ کو چھین آپ چھین لیتی ہے یا روک ن آ اچھا اپنے آپ تو اتنے نہیں ہمارے تو چھیرنے پڑتے ہیں کیا چھیر وہ خود ہی
ہماری چھوٹی سی بچی ہے وہ بڑی اچھی ہے
نہیں ہمارے بہت تیز ہیں ہم نے بولا نا میں نے آپ کو پیسے دے کے گئی ان کی کھالا اتنی دیر میں ہم بھائی بائی کرنے گئے ہیں بھاری ان کو تو یہ پیچھے موموز لے کے پارٹی کر رہے ہیں اور ہمارے ش چٹنیاں پی رہے ہیں بیٹھ کے
ہاں نہیں ہماری تو بیٹی بڑی اچھی ہے چھوٹی اچھی ہے پیاری چی ہے کھیلتی ہے وہ ہمارے ساتھ
آپ کے شو اور چٹنیاں نہیں پیتے ہمارے شو اور چٹنیاں پیتے ہیں بڑے شوق سے
ساریے بیٹی کو پتا کیا پسند ہے موموز پیزا چومیین گول گپے وہ کھاتی ہے وہ کنمی جوئی بھی کاتی ہے ا بتائ آپ کو آ کت اور ہم میں جئی گی کہج مل نے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے
ہاں ہاں نقصان ہو جاتا ہے پینتیس روپئے کا کتی کا ہے پچاس میںگاؤ گےپ کو کڈا چوئے وہ اب میں نے پہسے چھین لیے تھے اس سے تو مجھے یاد نہیں رہا پھر
ہاں جی آس ر بیٹا ہے وہ کو بھی لیجیے گا آ اا لگے گا آپ کو
وہ ہم نے کبھی بچوں ہم نے کہا نا بچوں کو پیسے دیتے کہ ہے وہببھی چھین لیتےبھی تو وہ چھینتے ہیں بچارے
ا اس ٹ نکلتا ہے نا بچے کو جو ہے کیل گھر میں اتنا میٹھا ہوتا ہے نا گ میں میٹھا ہوتا ہے
توٹائے میٹھا ہوتا ہے
چ ج بولس ہوتے ہیں نا
ہاں ہاں
اور وائٹ ہاں اور وائٹ پکڑ کریمتی ہوتی ہے وہ اتنی میٹھی ہوتی ہے اتنی میٹھی
جی جی بہت شوگر ایڈ ہوتی ہے اس میں بچوں کو شوگرر کم دینی چاہیے ہم تو بولیں گے
کرتا س نے د پا س نکالتے ہیں تو ہمارے بیٹے ہم ر ہو ت جے مک میں نہیں یہ
نہیں نہیں ہمارے تو بڑے مزے سے سکھاتے ہیں جی انہیں بسکٹ کھلا دو موموز کھلا دو اسپرنگ رول کھلا دو چاؤمین کھلا دو پیزا کھلا دو جو من م میں آئے وہ کھلا دو بس انہیں بھاری کا کھلا دو گھر میں نہیں کھائیں گے وہ باہر کاپہیں جتنا مرضی کھلا دو
گ بر باہس ر کم دیتی اں اور بہت ج دب بھی دیتی ہے کہ چھوٹی ہے نا ہاں
ہمارے بچے پیتے ہی نہیں ہیں
ہممتینا بائی یہ ہے فون دیکتی ہے سیں مرتو دیکھ لیا اننایا دیکھ دیکھ لیا ناسیا دیکھ لیا اور بہت کچھ دیکھ لی ر ہوتاا رہےو کیاو و
آپ کے بچے کٹون ہمارے بچے کرمانا دیکھ ہیں کرراڑ کے فین ہیں ہمارے بچے وہ کرماڑ چھوٹے بھیم میں
دیکھو آخھر باڑہ کھٹے بی میں آپ نے جی جی وہی کررمڑا دیکتے ہیں بس ہمارے بچوں کو ہاں وہ کررمانایسے ہنستا ہے نا خود بھی ایسی ہنستا
کہ ہمارے بچے دیکھتے ہیں سلچین دیکھتے تو سنچین بہت چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہوگا ڈورے میں
ہاں ش جان تو ہمیں بڑا پسند ہے ہمارے بچے کرمانا دیکھتے ہیں پھر ہم پگاتے ہیں بچوں کرمڑا نہیں دکھنا چاہیے کررمانا دیکھیے کرماڑا بن رہے ہیں ہمارے بچے
ہاں ہمارے بچے کھیلتے بھی اپنے آپ ہم زیادہ تر بچوں کو نا انڈور گیم کھلے ہیں ہم آؤٹ ڈور گیم ک لتا مرے میںا
اچھا اچھا
انڈور میں گیم پریفر کرتے ہیں لیڈو چیپ اور کچھ چیئرس والا کچھ ٹینٹ ہاؤس تو پرریفر کرتے ہیں اپنے بچوں کو
ہمارے بچے تو بت ہمارا بچہ کبھی بھی نہ کھیلاے ہے اس چیزوں سے چلو ٹھیک ہے لگاتے ہیں پھر آپ کو ٹھیک ہے خداف خدا حافظ